ہلو
جی ایک سیکنڈ رکیے ایئر فونس لگانے دیجیے
ٹھیک ٹھیک
جی ہیلو
ہلو
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی کیسے ہیں
جی اللہ کا شکر میں اچھے سے ہوں آپ کیسے ہیں اپ بتائیے
بس میں بھی الحمدللہ
جی ٹھیک کیا کر رہے آپ
بس ابھی فی الحال بیٹھا ہوں اپ کیا کر رہے ہیں
جی میں کھانا کھا رہا تھا
اچھا اچھا کیا تھا سالن کیا تھا
جی ٹماٹر اور نیوٹری آپ نے کھایا کھانا
جی ابھی نہیں ابھی کھاؤں گا بس پانچ منٹ کے بعد
جی ٹھیک
جی
اور بتائیے
اور بتائیے آپ
بس میں کیا بتاؤں پانی گر گیا یار
ارے کوئی بات نہیں پہلے ہم دس منٹ بات کریں گے پھر کچھ بات ہے اس کا
جی قسمت بہت اچھی چل رہی ہے آج
جی جی بہت اچھی چل رہی ہے
آپ کو پتہ ہے آپ کو ایک ایپ پتا ہے یونو سلاٹس
جی نہیں جی اس پہ آپ اس اس چیز ایسی باتیں مت کیجیے اس کہ آپ سمپل باتیں کیجیے
چلیے ٹھیک ہے ویسے کوئی بری بات نہیں تھی پھر بھی آپ ہی کمال
پھر بھی دوسری اپپلیکیشن کی بات اس پہ مت کیجیے جی آپ مجھے بتائیے آپ دن بھر کیا کر رہے تھے آپ آج ٹیوشن گئے تھے
جی نہیں آج میں ٹیوشن نہیں گیا تھا
کیوں
بس ایسے ہی نوٹ بک کمپلیٹ نہیں تھی
جی ٹھیک اور بتاؤ جی نہیں میں بھی نہیں گیا تھا میں تھوڑا اگزام کے لیے تیاری کر رہا تھا اور فزکس کاپ کمپلیٹ کی
جا تم تو ساری پھر ایگزام کی تیاری کی ہوگی
جی تھوڑا سا پڑا ہے کچھ زیادہ کچھ بھی نہیں تھوڑا سا خالی
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی
اور میں یہ میں مارننگ شو کے لیے جا رہا ہوں پرسوں تو میرے لیے دعا کرنا
جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں دعا کر دوں گا
اور بتائیے کیا حال ہے آپ کے
بس بڑھیا آپ بتائیے آپ کی کیا حال ہے
نیار میرے مجھے پرانے دن اپنے یاد آ گئے تھے اپنی جب میں کیری مناٹی ویڈیوز دیکھا کرتا تھا ارے یار کیا ہے دن تھے وہ
آپ مجھے بتائیے آپ تو وہ والی گاڑی پھر آپ نے لائی جو پچاس کروڑ کی ہے
وہ بھی نہیں لی پاپا نے بک کرائی ہے
اچھا ٹھیک ہم دبئی کب جائیں گے پھر
سب سے پہلے ہم سعودی عربیہ جائیں گے عمرہ کرنے ادھر دیکھ کے دبئی
جی ٹھیک جی ہمیں لوگ پھر وہیں سے جائیں گے
جی ویسے ہی جائیں گے نا ہم ایک مہینہ چھٹی منائیں گے ایک دو مہینہ ایک اور آدھا مہینہ ادھر سعودی عربیہ میں رہیں گے پھر باقی دس بیس دن بچیں گے ادھر دوبائی مما سے کریں گے تھوڑی
جی جی ٹھیک ہے
ہوں
آپ مجھے بتائیے موسم کیسا ہوتا ہے آج وہاں سے
موسم بہت زیادہ تپتا ہوتے جا رہا ہے ہر دن گرمی بڑھتی جا رہی ہے
جی یہاں سے بھی یہاں سے اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم میں بول رہا ہوں یہاں سے اگر خالی پانچ منٹ کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے یہاں پر کہر اٹھ جاتا ہے
اچھا اے سی تو لگا ہوگا آپ کے گھر پہ ہے نا
جی جی یہ پانچ اے سی لگے ہیں
جی میں آیا تھا آپ کے یہاں ایک بار جی پیچھے گلے میں بہت
اچ
میں آپ کے اس بنگلو میں آئے تھے ایک بار ادھر کا میں نے بہت ٹائم وہ نا تو اب سے اس لیے یاد نہیں
جی تب سے تو بہت ٹائم ہوگیا
جی جی آپ بھی آئے تھے نا پچھلے بار دو سال پہلے
جی جی جی آپ کا وہ تو بہت ہی بڑھیا آپ کا یہ تھا
آپ نے ادھر کوئی فلیٹ خریدا تھا نا کیا ہے ادھر حیدرآباد میں
جی جی جی وہ میں نے یہ ایسے ہی رکھا ہے وہی پر اب کیا کرے
لگانے کام والے پیسے جیتے
مجھے اب اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے نا
اچھا آپ کا ادھر سے بھی بزنس چل رہا ہے ٹریڈنگ کرتے ہوئے
جی اب دیکھتے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ نے کھانا کھایا
بس ابھی کھاؤں گا
جی ٹھیک اور بتائیے پڑھائی کیسی چل رہی ہے آپ کی
جی پڑھائی بھی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے مجھے زیادہ پڑھائی پہ آپ کو پتہ ہے ہم دھیان نہیں دیتے میں زیادہ کام پہ ہوتا ہوں ٹریڈنگ کر رہا ہوں تو ٹائم نہیں ملتا ادھر سے پیسے اتے ہیں ادھر سے پیسے آتے دس دس مطلب دس دس جگہوں سے پیسے چاہتے تو کہاں ملے گا ٹائم آپ کو تو پتاہ ہی آپ خود بھی یہی کام کرتے
ہوں جی آپ آپ ٹریڈر ہو آپ خطرناک بندی ہو ہمیں یہ سب آتا ہی نہیں ہے
ارے یار کیا مذاق کرو گے میرے ساتھ ایک ہی ساتھ سیکھ کیا ہم نے ٹریڑنگ بھائی یار نہیں جب پہلی بار ہم نے ٹریڈنگ کی تھی تو ہم نے سو روپے کو کیسے لے کے ساتھ ہزار بنائے تھے
نہیں نہیں دس لاکھ بنائے تھے اس کے
ارے یار مزہ آتا تھا یار پرانے دن یاد اگئے اج
جی جی اور بتائیے آپ آپ نے یہ اگزام کے لیے کتنی تیاری کی ہے
اگزام کی لیے مطلب ٹھیک ٹھاک تیاری مطلب تین سو سے چار سو میں مارکس سے لگ بگ ان میں سے آئیں گے مجھے سو تک آ جائیں گے آرام سے
جی ٹھیک
جی اور بتائیے آپ گھر والے کیسے ہیں آپ کے
جی گھر والے ٹھیک ہے آپ سنائیے آپ کے گھر والے سب ٹھیک ہے
بس ٹھیک ہے آپ نے ان کو دبئی بھیجا ہے فی الحال کے لیے نا
جی
آپ نے اپنے گھر والوں کو فی الال دبئی بھیجنا ہے نا
جی جی
جی جی
آپ کے گھر والے بھی تو کہیں گئے تھے
نہیں ان کو عمرہ کرنے کے لیے بھیجا
جی ٹھیک
اپ کے گھر والوں نے پچھلے سال کیا نا ہوں میں نے سنا آپ بھی جانے والے تھے پھر آپ کو کچھ کام یاد آ گیا
جی جی مجھے اصل میں وہ امیریکا جانا تھا نا وہاں پر ایک میٹنگ تھی اسی لیے نہیں جا پایا
اچھا ٹھیک ٹھیک لیکن آپ آپ کے مطلب آج نے بہت ٹیم بعد یاد کیا تو آپ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے اتنی چھوٹی عمر میں کتنا سب کچھ حاصل کیا ہے مطلب اٹھارہ سال کی انیس سال کی عمر میں ہم نے یہ سب کیا مطلب اس اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں
جی جی
اور بتائیے آپ
بس میں کیا بتاؤ آپ کو وراٹ کوہلی نے دی تھی نا سائن جرسی وہ کہاں پہ رکھی آپ نے
جی اس کو اس کا میں نے فریم بنایا وہ میں نے گھر میں رکھی ہے جی اس کا کوئی پرائز ہی نہیں ہے
یار ماما فون کر رہی ہے
جی آپ رک جائیے جی رک جائیے رک جائیے آپ
جی میں کہا آپ ڈر کیوں رہے یار
کو بولیے گا کہ ہم واش روم میں تھے اسی لیے ابھی کتنا ٹائم ہے ہماری کال پہ
بس دو منٹ
مطلب گ دو منٹ اس کے بعد بتاے اب سے فون ان کو
ایسے کہنا وہاںپر کے آپ کے ریٹ تونے مت جائیے
جی جی میں نہیں جاؤں گا میں یہی پر آپ کا ہی انتظار کر رہا ہوں اور بتائیے آپ
بس میں کیا بتاؤں آپ ہی بتائیے کچھ خاص
یہ خاص تو کچھ نہیں آپ مجھے بتائیے آپ نے یہ ہ آپ آج جم جاتے ہو
جی میں جاہتا ہوں ادھر فیمس جم ہے نا ادھر انڈیا کا سب سے زیادہ جس میں وراٹ
جی جی جی آپ وہی جاتے ہو
جی آپ ٹائیگر شراف کی جم میں جاتے ادھر کیوں جاتے آنا تھا میرے ساتھ ہی ایک ساتھ جاتے
جی مجھے پتا ہی نہیں تھا کام اد ہے زیادہ اسی لیے یاد نہیں رہتا چلیے کوئی بات نہیں آپ سے ادھر ہی آؤں گا یہ آپ بتائیے آپ اچ گئے تھے جم
جی میں گیا تھا
آج آپ نے کون سے کون سے یہ کیے
میں نے شولڈر کیا اور آرام ر سم
جی ٹھیک جی یہ آپ واپس گھر کب چڑھیں گے اب
جی ابھی تو فی الحال امریکہ میں ساری دبئی میں
ابھی تو پورا مجھے نہیں پتہ کب آیے گے بھی کام ہے ادھر تو تھوڑا دو تین میٹنگ ہے فری ہو کے آج
جی ٹھیک
آپ ابھی ممبئی میں ہی ہے
جی جی ابھی ممبئی میں ہو ابھی تھوڑا ٹائم ب گ
جی
چلے پھر ملتے ہیں کبھی آرام سے دبئی جا جب چھٹی ہوگی تو بول رہا م میں بھی بس یہ دو مینٹے ہو کے پھر میں فری ہوں
جی جی ٹھیک ہے چلد جی ہمارا کتنا ٹائم ہو گیا
بس لاسٹ دس سیکنڈ ہے
جی ٹھیک جی یہ مت کیجیے آپ مجھے بتائیے آپ کتنے بجے سوتے ہیں آج
میں یہی دس بجے سے سو جاتا ہوں آرام سے
جی ٹھیک اور اٹھتے کتنے بجے آج نماز پڑھتے آپ
جی میں پڑھتا ہوں
اٹھتے کتنے بجے ہو
میں ساڑھے تین چار بجے چلے ہمارے دس منٹ ہو گیا اب ہم کل بات کرتے
چلو چلو بائی
چلیے